ہلو
ہاں جی السلام علیکم
وعلیکم السلام بھائی جان
کیسے ہو
سب کہریت
اور سناؤ کھانا وانا ہوگیا
جی بالکل
ابھی میں باہر نکلا تھا تو چھوٹے بچے تھے ہمارے محلے کے سگریٹ پی رہے تھے وہ
جی جی بالکل
تو آج کل نشہ اتنا ہائی وی ہو گیا
ہمم
جو یہ مان لو گھر کے گھر تباہ کر دیا اس نے
ہوں جی بالکل
ابھی جیسے بچے سگریٹ پئیں گے سگریٹ کے بعد گانجا چلم اس میں پینگے ایک در کی جو کونجی ہے اس کو ختم کریں گے
جی بالکل
بعد میں چوری کرنے لگ جائیں گے
جی جی بالکل
مطلب یہ مان لو آپ گھر کا پورا سسٹم خراب کرتا
جی جی بالکل
ابھی کی جنریشن میں نشہ اتنا بھاری ہو گیا
جی
چھوٹے چھوٹے بچے چائے کے بعد سگریٹ مارتے
جی جی بالکل ماشاء اللہ دیکھو میں تو یہی کھ فرماؤں گی آپ سے یہی بولوں گی دیک کو جو نشہ ہے گاجا ہے ڈرنک ہے جو بھی ہے یہ نشے چیز نشے پنت وال ساری چیزیں ہیں تو یہ بچے یا بڑے جو بھی کرتے ہیں تو ان کے فیملی میں ان سے کوئی منع کرنے والا نہیں ہوتا ہے پہلے شرو شروع میں بچے ہوتے ہیں ان وہ امی ان کے ابو فملی والے ان پہ دھیان نہیں دیتے ہیں ان پہ دھیان نہیں دیتے ہیں تو اس وجہ سے وہ بچے بگڑ جاتے تے ہیں یہ ساری چیزیں کر لے آتے ہیں اگر جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ ان باتوں پہ عمل کریں گے دھیان دیں گے بچوں پہ بڑوں پہ کہ کیوں کر رہے ہیں کیا وجہ ہے کس لیے کر رہے ہیں نہیں کرنا چاہیے ہم روکیں گے ہر حالت تو مطلب یہ ساری چیزیں ہوں گی نہیں جب وہ وہ گھر کی امی ابو بڑے جو ہے ماں باپ ہوتے ہیں جو ان چیز بہت ساری چیزوں پہ دھیان نہیں دیتے ہیں تو بچے تو کرتے ہی کرتے ہیں وہ کیا جانے جب ایک بار کریں گے تو دیکھو دو بار کریں گے پھر وہ کرتے ہی کرتے رہیں گے تو میرا مطلب کہنا یہ ہاں دھیان دینا چاہیے یہ ساری چیزیں بہت شریر کو بہت ہانی پہنچاتی ہیں ان سے کیا ہی ہوتا ہے تمہیں پتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے انسان ختم ہو جاتا تا ہے اندر سے ہی سارا سارا باڈی پارٹس ختم ہو جاتے ہیں بتاؤ علاج بھی نہیں ہوتا اس کا کوئی بھی
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے لیکن ایسا ہے نا جیسے ابھی آپ کا بچہ ہے یا میرا بچہ ہے باہر نکلے گا دوستوں کے ساتھ تو اپن کو پتا تھوڑی ہوگا بھائی وہ اپن کو پتہ تھوڑی ہو گا وہ
جی جی بالکل دیکھو جی میرا ماننا تو یہی ہے دیکھو بچے ہوتے ہیں تو ان کو نا شروع سے ایک تو یہ بولنا چاہیے کہ بچہ ہے یا بچی ہے جو بھی اسے ہمیشہ کی بیٹا جیسے ہم سچ بولتے ہیں تو تم بھی سچ بولو ہم اس راہ پہ چلتے ہیں تو تم بھی چلو شاہ اس کا کوئی بھی مطلب کوئی بھی منزل ہو کوئی بھی نقصان ہو سچ پہ چلو ہمیشہ سچ پہ چلو سچ پہ چلیں گے تو وہ ہمیشہ عمل ہوتا ہے
جی آپ نے تو
میرا یہ کہنا ہے تو دیکھو سچ بولتے ہیں بچے تو بڑے ہو کے ان پہ ویلیو جب کر پاتے ہیں ماں باپ کہ بچا سچ بول رائے اگر اس نے غلط کیا ہے تو بولے گا کہ ہاں میں نے غلط کیا ہے اور نہیں کیا ہے تو منا کر دے گا کہ میں نے نہیں کیا ہے تو اس وجہ سے ہم ان بچوں کو آزاد چھوڑتے ہیں کہ دیکھو ہمارا بچہ سچ ہے تو ہمیں بتائے گا غلط کرے گا اور نہیں غلط نہیں کرے گا تو بھی ہمیں بتائے گا کہ ایسے ایسے
لیکن باجی ایسا ہے نا جیسا کوئی بچہ ہے تو وہ
ہاں
باہر جا رہا ہیں تو اس کا دوست سگریٹ پی تاہے تو اس کے دوست نے اس کو ایک بار سگریٹ پلا دی تو آپ سے آ کے تھوڑی بولے گا بھائی میں اج سگریٹ پیکے آیا ہو
جی
پھر وہ دن میں اس کے پاس جائے گا پھر وہ بولے گا لیک ایک ایک اور پی لے پھر شام کو جائے گا شام کو بولے گا لے ایک اور بھی لے تو وہ کیا ہے دھیرے دھیرے وہ لت لگ جاتی ہے ان کے
جی بالکل لگ جاتی ہے تو میں یہ کہنا ہوں
اپن کے پاس وہ بات ہی نہیں آ رہی تو اپن کو پتا بھی کیسے رہے گا
جی بالکل نہیں رہے گا پر میرا ماننا یہ ہے میں اس ساری چیزیں پے وشواس کرتی ہوں بھائی جان دیکھو دوست ہے کوئی بھی ہے تو اچھوں کا دوست ہے تو کلوز ہوگا تو ان کے ساتھ آئے گا جائے گا تو سارے جی تو گی ہمارا بیٹا ہے بیٹی یہ اس کی دوست ہے یا اس کا دوست ہے یہ کیسا ہے اس کا نیچر کیسا ہے اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیسا ہے تو مطلب اس حساب سے بچے کے نیچر ہوتے ہیں تو وہ اس پتا چل جاتا ہے تم تمہیں پتاہ ہے کہ کچھ لوگوں کا ایسے ہوتے ہیں کچھ لڑکی پڑھے لے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ٹائم پاس کرنے والے لڑکے رہتے ہیں جیسے موج مستی والے ٹائم خراب کرنے والے ہنسی کرنے والے ادھر ادھر منہ مارنے والے ہوتے ہیں وہ نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھنے دیتے ہیں ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں پتا چل جاتی ہے تو ماں باپ اس چیز کی منع بھی کرتے ہیں نہ بیٹا اس کے ساتھ مت جانا اس کے نیچر گندی ہے وہ ایسا لڑکا نہیں ہے تمہارے ڈایق نہیں ہے وہ غلط کرے گا تمہیں اس راستے پر لے جائے گا تو یہاں نہیں جانا چاہیے تمہیں تو ان چیزوں پہ دھیان دینا اس اکول میں دھیان دینا چاہیے بچہ ہمارا پڑ رہا ہے کیا کر رہا ہے ہمیزا ٹیچر کے کلوز رہنا چاہیے ماں باپ کو بات چیت کر نی چاہیے یہ تو مطلب یہ سب کچھ غلط نہیں ہوتا ہے تو نشہ کچھ اچھی چیز نہیں ہے مطلب مانو تو ہر ہر گندی عادت تو تو گندی ہی ہوتی ہے
جی بالکل کچھ صحیح فرمایا آپ نے لیکن آج کی جنریشن اس سے بچی ہوئی بھی تو نہیں ہے نا
جی بالک کل نہیں ہے
آپ جہاں بھی دیکھو گے وہاں چاے کی تڑی پہ آپ کو یہ چیز مل جائے گی
ہوں وہ تو ہے ہی بالکل ہے
چاے بعد میں پینگ چاۓ بعد میں پینگے گے پہلے سگریٹ منگائیں گے
جی بالکل
تو یہ چھوٹی سی لت سے تو بڑی لت لگتی ہے نا باجی
ہمم وہ تو ہے ہی بھائی جان
ہاں پہلے ایسا تھوڑی بھائی پہلے وہ گاجر پیے گا یا اسمیک پیے گا پہلے وہ سگریٹ سے اسٹارٹ ہوگا وہ اس کے بعد ہی وہ بڑا بڑا کام کرے گا پھر ایک دن ایسا آئے گا اس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو وہ چوری کرے گا ایسے ہی تو پھر چور ڈاکو جیسے بنتے ایسے ہی تو بنتے نا
جی بک
کے پاس پیسوں کا آپشن ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کی گانجے کی لت کے لیے پھر وہ چوری کرے گا
جی
ظاہر سی بات ہے اس کو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ اس کا مائنڈ سیٹ ہی مائنڈ سیٹ ہی ایسا ہو جاتا ہے نا
ہممم
ہمم
جی
ہاں اس کو دن میں اگر تین بار چاہیے تو تین بار ہی چاہیے دن کے تین سو روپے تو کہاں سے لے کے آئے گا وہ
جی بالکل
تو تین سو روپے لانے کے لیے اس کو ادھر ادھر ہاتھ مارنا ہی پڑے گا
جی بالکل
اب اس کا کوئی اپائے ہو تو بتاؤ
جی کوئی اپائے نہیں ہے دیکھو ہاؤ ہاؤ اب کوئی بھی کام کرے گے بھائی جان تو ہم اس پہ ہم خود کنٹرول کریں گے تو ہو سکتا ہے سامنے والا ہمیں مار سکتا ہے ڈانٹ سکتا ہے ٹوک سکتا تا ہے آنے جانے سے روک سکتا ہے پر اس کے مائنڈ میں یہ ساری چیزیں کو یہ کرنا تو ہم کو ہم نہیں زیادہ ٹائم تک روک سکتے ہاں کچھ دن تک روک سکتے ہیں اس کے بعد وہ باہر آئے گا جائے گا چوری چپکے سے وہ سارے کام کرے گا جو اسے کرنے ہوں گے نشا ہو چوری ہو جوا ہو مطلب یہ ساری گندی عادت جو بھی ہو
کنٹرول کیسے کرو گے پھر جب وہ سارا کام باہر کر رہے ہے آپ کو بتا نہیں رہا ہے تو کنٹرول کیسے کرو گے
ہاں وہ تو ہے بھائی جان نہیں کر پاتے کنٹرول پر مطلب سمجھدار انسان مطلب ہے تو اسے یہ ساری چیزیں میرے خیال سے نہیں کرنی چاہیے دیکھو کیونکہ وہ اتنا مانتا ہے
تب تو بہت ٹائم ہو جائے گا
جی وہ تو ہے ہی پھر دیکھو پھر اس میں پھر میں اس میں بھیا جی یہ بھی تو ہوتا ہے ہاں نہیں ل اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی شریر کا جو بھی نقصان ہوتا اس کا وہ بھیا جی خود ہی دوستی ہوتا ہے نا تو
تو نا لنگس ڈیمیج ہوں گے مینٹلی ڈسٹرب ہوگا ہارڈ ہڈ پروابلم کرے گا امیونٹی ختم ہوگی اس کی تو وہ ایک دم سے تھوڑی ہوگا وہ تو دو تین مہینے کے بعد ہوگا نا اب مان لو کسی نے بولا ہوا ہے آپ کا بچہ نشہ کر رہا ہے ٹھیک ہے
ہوں
تو وہ ایک دو مہینے میں تو نہیں بول پائے گا کیونکہ اس کو لگ ے گا بھائی ہاں واسستو میں یہ کر رہا ہے یہ زیادہ ہی باہر نکل گیا تبھی تو وہ بتائے گا نا آپ کو اب وہ بتائے گا تب تک تو بہت دیر ہو جائے گی
ہو جائے گی بالکل ہمارے کچھ کر نہیں پائیں گے بھیا جی دیکھو جو ہو جائے گا
ہو جائے گا تو خراب ہو جائے گا شریر شریر ختم ہوگا پریوار برباد ہوگا
ہ جی بالکل
ختم ہو جائے گی کل کو کوئی بھی بول دے گا ارے یار اس کا لڑکا تو نشہ کرتا ہے اس کا لڑکا تو یہ کرتا ہے
جی بالکل ماشاء اللہ ٹھیک فرما رہے ہو بھائی جان
تو اس سے اچھا ہے اپنے بچوں کو گھر پہ اچھی تعلیمات دیں
ہمم
اس سے بولے بائی آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے اگر آپ ایسا کرو گے تو ہمارے سماج میں ختم ہو جائے گی ان ابھی جو فلم میں کوئی فلم اسٹارٹ ہوتے ہے تو اس میں فرسٹ ایڈ آتا ہے کینسر کا آپ کو پتا ہو تو
ہمم جی بالکل پتہ نہیں ماشاء اللہ فرمائیں
تو ان کو ایسی چیزیں بتاؤ بھائی اس سے یہ ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے تو اس کو زیادہ نہیں تو بھی تھوڑا بہت تو لگے گا بھائی ہاں یار گھر والے اپنے صحیح بول رہے ہیں اور جیسے مان لو اپنے پاپا ہے اپنےبھیا ہے وہ وہ جی سگریٹ پیتے تو اس کو تو اور زیادہ پاور ملے گا ارے پاپ پاپا پیتے ان کے کچھ نہیں ہوا ہمارے کیا ہوگا ان کے تو اس لیے کچھ بھی نہیں ہوا کیکہ ان کہ ہیمیونٹی زیادہ ہے ہاں پہلے کے ہمارے بڑے بزرگوں کو لیے لو ابھی بھی ان میں وہ پاور ہے جو ہم میں نہیں ہے ابھی بھی وہ کام کر سکتے جو ہم نہیں کر سکتے
جی بالکل
کیونکہ ابھی تو سارا ہی کیمیکل کا ہو گیا نا باجی سبزیاں کیمیکل کی آ رہی ہے ہر چیز کیمیکل کی آ ر ی ہے تو اپن کو پاور ملے گا کہاں سے
جی بھائی جی ٹائم ہو گیا ٹھیک ہے خدافش آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
خدا فیس م